السلام علیکم
سلام
اور سنائیے کیسے ہو
اللہ کرم ہے اللہ کا شکر ہے بہت آپ بتاؤ
کی تو آ ہے ہم بھی ٹھیک ہیں بس تھوڑا سا موسم سا ٹھیک ہو رہا تھا تو تو اوپر آ کے لیٹ گئی تھی میں
اچھا آپ کے وہاں پر موسم صحیح ہو رہا ہے چلو اللہ کا شکر ہے کہیں تو تم سےی ہوا
ہاں تم نے دھواں کیا نا تو وہ دھواں کا سر ب
آ سو اچھی بات ہے کہیں کہ کسی کی تو دوا لگ گائے
ہاں دیکھو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بس دعا ہو
بالکل ج اللہ جیسے اتنی ٹھنڈ کری ہے اللہ ہمیں بھی جنت کی ٹھنڈ دے دے
جی جی بے شک انشاء اللہ امین مہ اامین
اللہ کسی کو محرووم نہ رکھے
تو ہے ہی اور بتائیں
گرمی اتنی بڑھ رہی ہے بہت ہی زیادہ
ہاں گرمی کی مات تو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے شاپنگ ہاں عید کی شاپنگ کر
ہاں بالکل زیادہ تر بچوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے سوپی
ہاں دیکھو شادی کے بعد تو اپنی کہاں ج
ہاں بچی رہ جاتے ہیں ما نو م ا دلااد ا م حالانکہ میں بہت کم لے کے جاتی ہوں اپنے بچوں کو
ہاں اور ویسے بھی نا گرمی میں لے جانا بھی ٹھیک تنی بچوں کو دقتیں ہو جائیں گی کھر
بالکلیےی ہو رہا ہے آج
ہاں ابھی ذرا سا بچوں کو گرمی لگتی ہے
ہ ایک دفعہ میں لے گئی اپنی بیٹی کو تو وہ بول رہ بیا اب چلو کتنی دیر میں گھر چلو گی
ہاں مطلب وہ کچھ لینے میں ہی دیں گے اور دس پانچ منٹ بعد ہی ان کا من بھرتا جاتا ہے
من بر جاتا ہے کہ میرے پاؤ دکھ گئے میں نے کیا ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی تو ت یہ سینڈل لینے ہیں کپڑے لینے ہیں نہیں میں نہیں لے رہی
ہاں تھک گئی نہ
ہاں یہ تو چھوٹ رٹی مگر باتیں بہت بناتی
ہاں چھوٹے بچوں کو ایسے ہی رہتا ہے شوق رہتا انہیں
ہمم
کہ امی کہیں جا رہی ہیں رکھا جائےسے ہے نا ویس ہی انہیں پیچھے لگنا ہے امی میں بھی جؤں گی کہ جا رہی ہو
ہاں ہاں بالکل ج جو اگر سنتے بھی نہیں ہیں نا کچھ بات کو اگر دیکھ لیا تو وہ بھی سن لیں گے کہ کچھ نہ کچھ چکر چل رہا ہے اب کہیں جانے کی تیاری ہے
ہگن کے تبھی بچوں کے کان ہاتھ پ بالکل صحیح ہو جائیں گے ہاں
یہی بولے گا مما
کہاں جا رہی ہوں مجھے بھی لے کے چلو ہاں لگے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی نہ کچھ ان کا کام ہے لیکن
مگر وہ کب سمجھیں گے وہ بچے سمجھتے نہیں ہے کہ ہم چھپ چھپ کے اس وجہ سے جاتے ہیں تمہیں تکلیف ہوگی پھر ہمیں ہوئے گی
ہاں صحیح بات ہے پھر ہمیں ان کو گود میں سنھالنا پڑے گا پریشان ہوئیں گے تو ہ یہ تو ہے
اتنی بھیڑ تھی آج مارکیٹ میں
بہت زیادہ پت ہے پسند کرنے کا تو موقع ہی نہیں مل رہ بھیڑ دیکھ کے تھکان ہو جی
آدھا کام چھوڑ کے میں نے گیا بس چلو گھر کو
ہاں صحیح ہے ہاں اور پھر دیکھو نا مارکیٹ میں پتا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا مارکیٹ میں آ گیا رہا ہے
اب تو یہ بول رہے ہیں دکان والے بھی کہ یہ تو اب عید کے بعد ملیں گے اب تو سب بٹ گیس سب بک گئے ابھی ات کے بعد آئے گا مال
تھا جو بچنا تھا ویسے بھی عید پہ مطلب زیادہ کنیکشن نہیں لاتے یہ لوگ لمیٹیڈ ہی لاتے لیکن جو بھی لائے تھے وہ سب بھی گئی ہم جا رہے ہیں اینڈ میں ہمیں کوڑا کچرا ملے
جانا بھی تو تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے کچھ موسم چینج ہو جائے جب چلیں گے جب اب جب حد ہو گئی کہ اب عید کا ایک دن رہ گیا بیچ چ میں
ہاں تو ابھی یاد آ رہی ہے کہ چلو چلے جاؤ میں خود میں خود مطلب ہار کہ ہار کے من کے چلو بھائی اب چلی ہی جاتؤ م میں ایک دن بیچ میں میں کیا ہی کر لوں گی ایک دن میں
اور تو گھر کا بھی کام کرنا ہے اور بازار کبھی سب ایک لیڈیز کو کرنا پڑتا ہے
وہ تو دیکو ہےائی اور اپنا رہ جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچوں کا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ وہ جان کھا جاتا ہے
تو اپنا ہوتا کہاں ہے اپنا نہیں ہوتا اپنی شاپنگ ہی نہیں ہوتی
نہیں نہیں بچوں کا ہی پورا ہو جائے وہی بہت
ہوں اور زیادہ تر عید پہ بقر عید پہ دونوں پہ ہے یہ زیادہ تر بچوں ہی کے خریدے جاتے
ہاں ہاں
تو بہت کمی پہنتی ہے کیونکہ بقرعید تو بالکل ہی نہ کے برابر پہن ہیں سب کپڑے کیونکہ ٹائم بھی نہیں ملتا کھانا بنانے میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں
طریقے کے رہیس بیچ استعمال ہوتی ہیں چلو آج یہ بننا ہے وہ
آج کی کڑھائی قماں ہے آج کوفتے ہیں آج دم بریانی ہے
تو وہاں کپڑے پہننے کا کپڑے کس کو دکھائیں گے پھر وہاں
کپڑے پہن لو بیٹھ جا
اور ہاں یہ ہے کہ چلو کئی بہن بہن کے جا رہے ہیں کان لا کے جا رہے ہیں فکو کے جا رہے ہیں تو ایک ایک بار کوو پ سکتا ہے لیکن تین دن تک تو نہیں پہنے گا اس
نہیں پہنا جاتا تین دن کے بعد پھر ہے نا اسے سنگوانا بھی رہتا ہے
ہاں ہاں یہ پ جتنا کھایا گیا جتنا کھایا گیا کھایا گیا تھوڑےا شف کر دو اب نہیں کھائیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا یہ تو ہاں وہ تو سب کے ساتھ ہی ہے
ہاں کیونکہ مسالے اتنے پڑھتے ہیں
بہت
ایک تو گوشت گرم اور مسالے بھی اتنے ہیوی بس اور اوپر سے گرمی
گرمی اوپر سے ویسیے تو میں تو پتا ویسے ہی مٹن و پن گرم ہوتا ہے ات سے مسالے اتنے ہائی سائی ڈال دیتے ہیں ہم لوگ
کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا ایسے مسالے کھانے کے ہم کہیں باہر چلے جائ باہ ہاں یہ کہ دیں گے اس میں مزہ نہیں آیا ٹیسٹ نہیں آیا
نہیں ہم یہی تو میں کہہ رہی ہوں ہم لوگوں کو نہیں آ سکتا مزہ بالکل بھی کیونکہ ہمیں شروع سے فا کانے کی آدت پڑ رہی ہے
ہاں جیسا کھاؤ گے ویسے ہی پاؤ گے
ہاں وہ کہتے ن جیسا دس ویسا وش ہاں اور جیسا انگاؤ گے ویسے گیت گاؤ گے ان ہم کھا رہے ہیں وہی مٹن مسالے دار بڑھیا تو پھر ہمارے بول بھی ویسے یہ ہماری حرکتییں بھی ویس
حرکتوں سے ہمار اس تو ڈرتے ہیںا
ہاں بہت ڈرتے یہ تو میں کہہ رہی ہوں اور سبزیاں کھائیں گے تو پھر وہ گائےیں گو رہ جائیں گے ہم
ہاں یہ تو گھاس پوس کھانے والے ان میں کہا کل
ہاں ان کی پھر عزت
ہاں یہ بھی ہے
کم سے کم ہمارا تھوڑا خوف تو ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی یہتنے مسالے والا کھانا خاتے ہیں انچ مد بلاو
ان سے م بولو اور وہ بھی ہے کہ ارے یہ تو اتنے مسالے ہاں ہم سے نہیں جلنے کی
جی
بہت سےی مانگتے بھی ہیں جیسے بریانی ہوئی قورمہ ہوا یہ میٹھا میٹھا جو بنا لیتے ت کبھی کبھی ہ بریانی تو اتنی کھاتے ہیں سب بریانی کیونکہ اس میں مسالے کم رہتے ہیں
ہاں ہاں ہلکے مسالے ہوتی ہے نا ہ یہ تو ہے ہی بس وہ تھوڑا قورمہ وغیرہ بناتے ہیں نہاری وغیرہ بناتے پلس ٹو وغیرہ اس میں زیادہ مست
ہاں نہا جی میں زیادہ گرتے ہیں
ہاں لیکن وہ ٹیسٹ بھی تو ا تو نہیں ہی دیتے ہے نا
د دتی ہی تو ہے کیونکہ
سب سے زیادہ نہری اور نلی پسند ہے بس ا دو چیز آ ن نہاری ہاں اچ
ہچ شفات
مطلب جو میرے ساتھ میں بیٹھتے ہیں کبھی جیسے تو کہتے اتنا تیل وس وندٹیو
ہمارا سماج میں
ہاں اب میں دیکھ ہمارے یہاں تو سبزی بنا تیل کے تو بنے نہیں سک ھم
تیل اتلا رہتا ہے اس میں بھی سبزی میں بھی
ہاں دوسری اس میں دوسری سبزی بن جائے گی ہاں ہاں اور میں نے کیا اگر بنا تیل کی ہم نے سبزی کھا لی نا تو ہمیں لگے گا ہم نے کھانا ہی نہیں ہاں وہ عادت سی پڑ گئی ہے نا اسی حساب سے سامان ت ہم تینل مسالے کھانے کی ڈالنے کی ہاتھ نہیں رکا پوا بیج ج ڈ لو کھل کے جیسے نا کسی پتا ہے کسی کسی نے تو ایسے چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا رکھے ہوتے ہیں اپنا تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈالا ہلکا ہلکا ہلکا سائل ڈالا اپنا بن گئی سبزی وغیرہ ہمارا کیا ہوتا ہے ہم بھر کے تیل ڈالتے ہیں بھر کے مسالے ڈالتے ہیں
تو
تو اس لیئے ہماری ساری چیزیں ہوتی ہیں مسالحے دار
ہوں ہم ویسے بھی م سال دار
ہاں اب وہ ڈال دیں کوانٹیٹی کے جاچ کہ ایک چمچ یہ ڈالنا ایک چمچ گ ب الحمبد کیا کیا دا لینگے سواد کے حساب سال ہ ی ت ہم پت کس ڈالتے رنگت کے حاب سے
جی بالکل کڑک
ہاں و بلکل کڑک ہونا چاہیے رنگات آنی چاہئے مسالا کتا بھی تیز ہوا ہو ک لیں گے
صحیح بات ہے تو آپنے نا شاپنگ گلی ت
ہاں بس کر لی ہاں میں نے تو کر لیا آج ہی تو کر کے آئی ہوں میں بھی میں نے کیا چلو بھائی دیکو ایک دن بیچ میں رہ گیا آپ سو کام ہے گھر میں بھی چلو اب جو مل رہا ہے جیسا مل رہا ہے لے لیتے
اچھا مری طرح کردیا آپ
ہاں ہاں وہ کیا کہتے ہیں مجبوری میں کر لیا ویسے دل تو تھا نہیں کیونکہ پسند نہیں آ رہا تھا کچھ پر م نے کہ چلو کوئی نہیں نیا سوٹ تو پہننا ہی ہے
ہوں اصل میں ایسا بھی یہ تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ اچھا نہیں لگ رہا چل یے والا ایک آپشن ویسے رکھنا چاہیے
تو میں بھی تو دو ہی لائی ہوں آپشن کے چکر میں دو لائی ہوں میں نے کہ دیکھو اگر یہ پسند آیا تو یہ پہن لوں گی باقی میں نے کیا اللہ بہتر جانا ہے اگر نصیب میں ہوا تو پہن لیں گے ورنا کوئی بات نہیں ہے ہے نا لا کے رکھ لیا جی جی جی ہاں انشاء اللہ بس چلو
پرسوں کو بتائیں گے کیا پہنا کیا نہیں ضرور
جی جی ضرور چلو ٹھیک ہےٹھیک اوکے اللہ حافظ